السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم
جی دیدیٹھیک ہو
الحمد اللہ آپ ٹھیک ہے اھ سر
ہاں الحمد للہ میں بھیھٹیک ہوں گھر میں سب ٹھیک بائی بہن ٹھیک ہےاں بپ ٹھیک ہے
سبھی ٹھیک آپ کے یہاں پر سبھی ٹھیک
جی جی بالکل صحیح بات ہے بس بھی ٹھیک ہے ہاں بس کیا کر رہی ہے ابھی بگ جی جی صحیح کیا آپ نے صحیح کیا آپ نے تو
اوکے
جی کھانا کھایا آپ نے
ابھی نہیں تھاھیا آپ کو ہو گیا
ہاں میں نے کھا لیا
اچھا تو کس بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں
ہم اپنے ماحول کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جیسے کہ جنگلات ہے ہمارے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا دیدی
بالکل بشک ہے
تو ہمیں کیا جائے کہ ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے دیکھو اگر ہم ایک پیڑ کاٹیں گے تو ہمیں دس پیٹ اگانی چاہیے لگانی چاہیے اگانی چاہیے ہے نا دیدی ہمیں کیا چاہیے کہ زیادہ سے سے زیادہ پیڑ اگائے وہ ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ہمارے ماحول کے لیے بھی ٹھیک ہے
بالکل
تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں پیڑ اگانے چاہیے ہے نا
بالکل بالکل اور صحت مند ماحول انسان کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتا تاح صاف ہوا صاف پانی ہے بیماریوں سے بچاتا ہے درخت اور پودے ہا کو صاف کرتے ہیں اور ماحول کے توازن برابر رکھتے ہیں
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بالکل صحیح بات ہے
جی
دیکھو یہ پیڑ ہمارے لیے بہت کام کے دیکھو یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہے دیکھو اگر پیڑ نہیں ہوں گے تو تو گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے نا
بےشک بےشک اور اسی کی وجہ سے آج کل ہمارے کلائمیٹ پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ب بالکل پیڑ ہی نہیں بالکل پیڑ ہم اگاتے نہیں لیکن کاٹتے ہم بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگے چاہیے جی جی جی جی اس کے ذمہ دار ہم خود ہیے
بالکل بالکل درخت لگانے چاہیے پانی اور بجلی کی بچت کرنی چاہیے اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے اس سے ہمارا صحت بھی ٹھیک ہوتا ہے
بالکل بالکل اسی وجہ سے تو ہم صحت مند رہتے ہیں اگر ماحول صاف ہوگا تبھی جا کر ہم صحت مند رہیں گے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
اور صاف ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے دیکھیے آج کل کیا کرتے ہیں ہم ہم ندی نال میں گندگی پھیلاتے ہیں وہ بھی ہمارے صحت کے لیے ٹھیک ہے ہے نا
بالکل بالکل
دیکھیے ہم اس میں گندگی پھیلاتے ہیں کوڑا کرک ڈالتے کل ہم وہی پانی نیچے جو اس تالاب کے نیچے ہوں گے وہی پھر وہ پانی پیتے ہیں یا کچھ جانور لوگ پیتے ہیں اسم کی صحت پر بہت
ہاں بالکل آج کل بہت زیادہ جانور جو ہے وہ مر جاتا وجہ یہی ہے کہ وہ گندگی گندا پانی پیتے ہیں یا ہم نے ماحول میں گندگی پھیلائی ہوتی ہے وہ کوئی بھی کوئی بھی لفافہ کھا لیتا ہے تو اس
جی جی بالکل صح بات ہے دیکھیے ہمارا اسلام بھی کہتا ہے صفائی نصل ایمان ہے تو ہمیں صفائی رکھنی چاہیے اپنے آپ نے بھی اور اپنے ماحول میں بھی صفائی رکھ
ماحول میں بھی صفائی رکھنی چاہیے بے شک آپ نے تو یہ کافی درست بات کہی اور اس کے اس کے ذمہ دار ہم خود ہے ماحول کی حفاظت ہم
جی جی جی جی بالکل صحیح بات ہے اس کے ذمہ دار ہم کو شہ
بالکل آ آج کل ماحول میں مختلف مسائل کا سامنا ہے جیسے آلودگی ہے درخت جو کی کٹائی ہے موسمی تبدیلی ہے ان مسائل کی وجہ سے انسانی صحت اور قدرتی نظام متاثر ہو رہا ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بہت درست بات ہے
بالکل بالکل بالکل اور جو یہ آلودگی ہے اسے ہم ہی ختم کر سکتے ہیں ہم ہی پھیلاتے ہیں آلودگی کو اور ہم ہی اس کو بچا بھی سکتے ہیں ہمیں صفائی خود میں رکھنی ہے ارد گرد ماحول میں بھی رکھنی ہے
جی جی بالکل صبائی دیکھے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے دیکھو اگر ہم صفائی کا دھیان رکھیے تو کل دوسرے لوگ ہم سے سیکھ جائے گے اور وہ بھی صفائی کا خیال گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں خود اسٹارٹ کرنا خود سے اسٹارٹ کرنا چاہیے ہے نا
بالکل بالکل
اگر ہم خود اسٹارٹ کریں گے تو لوگ بھی غلط سیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہماری فسٹ بہت اہم بات جو ضروری بات ہے وہ ہمیں خود سے اسٹارٹ کرنا چاہیے
بالکل اور اگر ہم بات کریں کہ ماحول اور تعلیم کی ماحول کے بارے میں آگاہی ت پیدا کرنا ہے کرنا بہت ضروری ہے لائک اسکولس ہے کالجس میں طالبہ کو ماحول کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے طریقوں کے بارے میں بتایا جانا
جی جی بالکل ہمیں سکول میں بتانا چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ہمیں
ہاں جب یہ آگاہی پیدا ہوگی ان کانوں میں تبھی جا کر ماحول صاف بھی رہے گا
جی جی بالکل صحیح بات ہے دیکھیے اگر ہم پیڑ کاٹیں گے تو وہاں پر بہت سارے جانور رہتے ہے نا وہ ان کا گھر ہے ہے نا تو ہمیں نہیں کاٹنی چاہیے پیڑ پودے دیکھو اگر پھر وہ ہماری بستی میں آ کے رہ لیں گے تو ہمارے وہ تھرٹ پیدا ہو جائے گا ہے نا
بالکل بالکل
ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانی چاہیے ہے نا
اور آج کل یہی ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں اور جانور بس میں آ جاتے ہیں اور کتنے حادثات ہوتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں
جی بالکل آپ خود ہی دیکھے انٹرنیٹ پہ دیکھے
بالکل بالکل آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر ایک انفارمیشن گھر بیٹھے انسان حاصل کر لیتا ہے
جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے بہت سی
اور اگر ہم اگر ہم جی بولیے
جی جی بولیے بولیے آپ بولے
اگر ہم آج ماحول کا خیال رکھیں گے تو مستقبل میں بہتر زندگی گزار سک سکیں گے اور صاف ماحول نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسل
جی جی جی ہماری اگلی پیڑھی کو بھی اس سے بہت اچھا اچھا اثر پڑے گا
بالکل آپ
جی جی دیکھیے آج کل کیا ہے لوگوں میں کیا اگر ان کو کم دور جانا پڑتا یہ دیکھ مطلب کہ پانچ سو میٹر جانا ہو یا دو سو میٹر ہو اس وقت بھی گاڑی نکالتے ہے نا
بالکل اس کی وجہ سے دھواں نکلتا ہے گاڑیوں سے اور ہمارے ماحول پر کافی برا اثر پڑتا ہے ہوا میں آلودگی پھیل جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آج کل کافی بیماریاں آنے لگی ہیں لوگوں میں جیسے کہ ایزما ہوتا ہوتا ہے بریتھ لیسنس ہوتے اور کافی باقی ریسپریٹری پرابلمس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان سانس نہیں لے پاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا یہ جو اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ہے محولیاتی آلودگی
جی بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے
اور اگر ہم اب اس کی حفاظت کے طریقے کی بات کریں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے
جی جی نہیں بالکل صحیح بات ہے دیکھیے کیا کرتے ہیں آج کل کے بچے جب وہ کچھ چیز کھاتے آئس کریم کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے اور وہ پالچین کا بیگ پھینکتے ہیں وہ لفافہ پھینکتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور کھا لیتے اس سے جانور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پالیتین کم استعمال کریں
بالکل ضرور ہے یہ بات آپ نے کافی درست کی اسی وجہ سے تو ہمارے ماحول میں صفائی پیدا ہوگی
جی بالکل صحیح بات کہ آپ نے بالکل صحیح بات
اور کچرا مناسب جگہ پر پھینکنا چاہیے ہمیں کوئی ڈمپ سائٹ ہوتا ہے یا کچھ اس پہ جائیے ڈالے وہاں پر ا چلا پھر گارمنٹ دیکھ لے گی
جی دیک دیکھیے سرکار نے کیا دیا کہ ایک فیسلٹی دیا ہمیں ہر ہفتے سوموار اور اتوار کو گاڑی کی جاتی ہے ہمیں اس اس میں ڈالنا چاہیے وہ پھر کہیں جگہ پھینکتے ہیں جہاں ان کو بولا جاتا ہے وہ وہی پھینکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہ کہ جی جی دیکھیے آج کل کے بچوں میں دیکھیے آپ وہ زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں نا
جی
اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے آج کل کے بچے جو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تب تک جب تک وہ فون نہ دیکھے
بالکل آج کل تو اسی وجہ سے وہ کھانا کھانا مان جاتے ہیں ادر وائز ان کے پاس فون نہ دیا جائے وہ مانتے ہی نہیں ہے ہم کچھ کام کریں گے
جی جی بالکل صح دیکے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہاں اگر بچہ موبائل فون مانگتا ہے وہ پھر الگ کمرے پہ رہتا ہے وہاں پر دیکھتے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس ڈپریشن کی وجہ سے وہ پھر نشہ کرنے لگ جاتا ہے تو ہمیں کیا
ہاں
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نشے سے دور رکھے بچوں کو ہے نا
بالکل اور یہ موبائل فون کافی ساری میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ موبائل فون کے صرف غلط ہی یہ مطلب اس کا صرف برا اثر ہے اس کا اچھا اس کے اثر اچھے ارات بھی لیکن برے اثرات اس کے زیادہ ہے
اچھی چیز ہے
جی بالکل بالکل بالکل لیکن اگر میں بات کروں بچ بچوں کو اس سے تھوڑا دور ہی رکھنا چاہیے ب میں کافی زیادہ پرابلمس آ جاتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس موبائل فون سے ان کے آنکھیں خراب ہو جاتی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کو ڈرگس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس سب پہ اثر پڑتا ہے
جی جی آج کل دیکھیے اسکول میں کہا جاتا ہے کہ نشہ دور نشے سے دور رہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہتے نا آج کل سکول میں نشہ مک بارت بھی آ جو چل رہا ہے
بالکل بالکل
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نشے سے دور رہے اور ہم اپنے بچوں بھی بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو اگر ہم کسی بچے کو دیکھے وہ نشہ کرتے ہوئے تو ہمیں پورن کسی اتورائز پرسن کو بتانا چاہیے نا
بالکل بالکل بالکل ضروری
جی جی تو ہمیں کیا کرنا چاہے کہ نشے سے زیادہ سے زیادہ دور رہے یہ ہمارے صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے معاشرے کے بھی کے لیے بھی بہتر ہے نا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں
میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ نشے سے دور ہی رہے ماحول کی صفائی کے بارے میں کافی متاثر ہوئی آپ نے کافی اچھا خیالات کا اظہار کیا میرے سامنے کافی اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے تو امید یہی ہے کہ ہم پہلے ہم پہلے خود میں چینج لائیں گے ہم پہلے خود میں بدلاؤ لائیں گے اس کے بعد ہم اپنے معاشرے میں بھی بدلاؤ لا سکتے
جی جی جی جی بالکل ہمیں تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ میں سے ہی ہوں یا غل پھر ہم کو دوسروں کو بولنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ صی ہے کہ یہ کرے
صیح بات
جی جی بالکل صحیح بات ہے کہی آپ نے بہت درست بات کہی آپ نے میں آپ کی بات سے بہت متاثر ہوا
شکریہ شکریہ بھائی آپ کا
جی جی آپ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے ہے نا تو
ال لگاپ سے
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے
انشاء اللہ میری بھی یہی امید ہے
اوکے شکریہ
اوکے شکریہ اللہ حافظ
ہے